ہیلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
اور بھائی جان ادھر سے آپ کاٹے ہیں کیا
کیا بول میدان
ادھر سے آپ فون کاٹے ہیں کیا بھائی جان
نہیں بھائی جان ہم نہیں کاٹے ہیں ایک بار بھی ادھر سے ہی آپ کاٹے میرے کو تو پتا ہے بھائی جان
لیکن بھائی جن نہیں کاٹیے گا آپ کو ایسے نہیں دکھا رہا ہے اس میں تین گ
ارے ہاں بھائی جان وسا ہی گلیچ ہوتا ہے بھائی جان میرے طرف بھی ہوا تھا بھائی جان جائی اچھا ٹینسن می ج کؤنٹ ہو جائے کیونکہ ہم نہیں کاتے ہیں بھ جن
ہاں تو کاؤنٹ نہ ہوگا وہ دکھا رہا ہے میرے میں تین گو تو یہ ملا کے چار گو ہوگا
اور بھائی جان ایک بات پچھنا تھا وہ دوگ کال کا ہو گیا مل گیا آپ کو
کون د گ
ا تین گو بات کیے تھے کال مل گیا
پیمنٹ
ہاں
اتنا جلدی نہیں ملتا ہے بھائی جن
ہاں بھائی جان وہی میرے کو نہیں دکھا رہا تھا وہی تو مطلب ایک کاؤنٹ نہیں ہوا ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان جیسے ہوتا ہے نا وہ دیکھے گا نا جو کرتا ہے تو وہ دیکھے گا فارم فل کرے گا تب آ جائے گا بھائی جان دکھانے لگے گا کل
ہاں نہیں کل تک نہیں آئے گا بھائی جان تھوڑ دیر میں د دی
ہاں تھوڑی دیر میں ہی آ جاتا ہے بھائی جن تھوڑی دیر میں اگر فم بھر دے گا وہ تو آ جائے گا میرے پاس بھی ویسا آیا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں تو اور بتائیے نا بھائی جان کھانا وانا کھا لیے
ہاں بھائی جان ہم کھا لے آپ بتائیے نا بھائی جان کھا لے
ہاں جی بھائی جان ہم بھی کھا لیے کھانا میں آج تھا بھائی جان روٹی تھا سبزی تھا سبزی میں بھائی جان ہا آلو اور پرول کا سبزی تھا پھر سلاد تھا پھر سلاد میں تھا بھائی جان کھیرا تھا گاجر تھا ء آ چقندر تھا نیمبو تھی پھر ہری مرچ تھا پھر بھائی جان چاٹ مسالہ تھی یہی سب کھائائے اور پھر بریانی تھی چکن بریانی تھی پھر بھائی جان اس میں ا سلاد اس میں بھی الگ سلاد تھا پھر مرچا مرچا کا چٹنی تھا اوپر سے انشاء اللہ پورے خاندان لوگ کے ساتھ کھائے ہے مصروف ہو کر بہت لذیذ لگ رہا تھا دل خوش ہو گیا ہے بھائی جن کھانا کا
بھای جن کم سے کم اس خاندان میں کتنا آدمی ہے بھائی جان آپ کے
میرے پریوار میں پریوار بھائی جان خاندان ہی پریوار کہا جاتا ہے تو پریوار میں میرے ہیں بھائی جان سات لوگ ہاں جی بھائی جان تو اردو میں بات کر رہے ہیں نا بھائی جان تو اردو میں پریوار کو خاندان بولا جاتا ہے تو میرے خاندان میں بھائی جن سات لوگ ہیں
ہاں تو بھائی جان سات لوگ عید نہ کھا لیں گے
جی بھائی جان تو سات لوگ میر کم ہی ہے
ارے بھائی جان ہم لوگ
ماترا زیادہ تھا بھائی جان یہ سب کا سنیے نا بھائی جان یہ سب جو بتاائے ہیں نا بھائی جان آپ کو یہ سب کا مات اترا زیادہ تھا بھائی جان اس میں
ہاں
جی اور بتائیے نا بھائی جان ویسے بھ جان آپ کیا کیا کھائے ہیں بھائی جان امی ابو جان آپ کی کیا کیا کھائے ہیں بھ جان
امی جان کو کھانسی کا میٹ کیا ہے ابو جان کو چکن کا میٹ کیا ہے بھائی جان کو ہ ہم خود کھائے کتی سب کائکھائےمٹ مچھلیی انڈا سب چیز کائے بھ جن
واہ بھائی جان ویسے آج کچھ تھا کیا بھائی جان
ہ
بھائی جان بغل میں کوئی کسی کا نگاہ تھا اا
ارے ہاں بھائی جان نگاہ تھا اس میں تھوڑا مار ہو گیا تھا بھائی جان دیکھے جانے تھے
نہیں بھائی جان
ارے بھائی جان بہت بوال ہو گیا تھا بھائی جان کچھ بھی کہیے
جی چھوڑیے اور بتائیے نا بھائی جان ویسے آپ کو کھانا کھانے میں کیا کیا بہت لذیذ لگتا ہے سب سے زیادہ لذیذ کون سا کھانا لگتا ہے بھائی جان آپ کو
بھائی جان میرے کو تو لذیذ لگتا ہے نان پنیر اور دو گ چیز لگتا ہے ایک مٹن اور ایک نان پنیر مٹن کے ساتھ بھی نان پنیر نان روٹی کھاتے ہیں آپ کو سب سے لذیذ کھانا کون سا لگتا ہے بھائی جان
ہم کو تو بائی ج سب سے لذیذ کھانا لگتا ہے ا بریانی مرغا کا بریانی مرغی کی بریانی اور مٹن بریانی اور پھر بھائی جان آپ سے ب دیکھی سب سے لذیذ ہم کو کو سادہ کھانا میں مطلب مٹن بریانی اور مرغی بریانی سے بھی لذیذ لگتا ہے بھائی جن دال چاول اور چوکھا اور پھر اس میں سلاد پھر اس میں سبزی پنیر آلو اور مٹر کا سبزی اور پھر اس میں پودینے اور آم کچے آم اور ہری مرچ کی چٹنی یہی سب بھائی جان بہت لذیذ لگتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے بھائی جان سادہ کھانا یہ کھا کر
بھی یہ سا لجی لگتا ہے اے بھائی جان ایک بات پوچھنی تھی بھائی جان یہ میرے کو میرے کو کب تک ہی اوپنگ کر دے گا پیسہ نکالنا
جی بھائی جان آپ سے بتا دے کہ کہ اگلے ہفتہ میں اگلے جو آنے والے اتوار کے بد میں بھائی جان آپ کو رووار کے بعد میں آپ کو دے دے گا پروسیسنگ میں دکھانے لگے گا سمجھے بھائی جان
نہیں بھائی جان اس میں تو ایک بار بھی نہیں کیا نیو آئیڈی ہے نا بھ ج
تو آ جائے گا بھائی جانا ہو جائے گا بھائی آپ
اب بولے ہیں تو وہ کتنا آئیگو بولے پروسیسنگ میں کب تک آئے گا بائی جان
وہ آ جائے گا بھائی جان آپ کا سا سوموار کو آ جائے گا بھائی جان آپ کا پروسیسنگ میں اور سوموار کے رات کو یا سوموار کے کل ہو کر آپ کو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سینڈ کر دیا جائےا
بھائی جان آج منگل کی بدوار ہے بدوار ہے نا
بار ہے بھائی جان اب بھی کریے نا بھائی جان اچھا خاصا آ جائے گا ابھی سےچھ سے پی گیا تو
ارے بھائی جان آپ کو ایک نمبر دیں گے ٹھیک ہے آپ کو رات کو کال کر دیں گے کیکہ ریچارج تو ختم ہو جائے گا بھائی جان کو کہیں گے ریچارج کرنے کے لیے آپ کے پاس ہوگا تو کر دیجے گا بھائی جان ہم لوٹا دیں گے بھائی جان
اچھا بھائی جان دیکھیں گے ویسے تو جانا ہے چھوٹے ناں باپ کے ساتھ سنیے نا بھائی
کی کہ ہاں بولیے نا
جانا ہے چھوٹے نواب کے ساتھ سن سمجھے بھائی جان تو اسی میں بھائی جان پیسا ویسا جٹ اٹا رہے ہیں بیکی جگاڑ کر رہے ہیں ا ان کو ہی بھی بولیے نا بھائی
ا کیا بولتے ہیں نا میرا ریچارج ختم ہو گیا یہ امیجان کا فون ہے ٹھیک ہے تو امیجان کا سم نکال کے ہم اپنے فون میں لگائے ہیں بھائی جان تو اس کا ریچارج ختم ہوگا پرسوں اور امی جان کا ختم ہو جائے گا آج رات کو اسی لیے بول رہا ہوں بھائی جان کہ بہت دقت ہو گیا بھائی جان ہاں اس کا تو پرسوں ختم ہو گیا
ختم ہو گیا
ہاں پرسوں ختم ہو گیا دو دن پہلے اور آج یہ ختم ہو جائے گا بھائی
اچھا بائی جان چوٹے نواب سے ہم بات کر ت
ارے بھائی جان ہوگا تو کہئیے گا نہیں تو میرا تو کل پرسوں میں مطلب ہو جائے گا کل تو نہیں ہو پائے گا اتنا تو گارنٹی
جی جی بھائی جان ہم ان سے بات کر لیں گے اور بتائیے نا بھائی جان آپ کھانا میں کیا کیا کھائے ہیں آج
ہ بھائی جان آج تو کھائےیں بتائے تو ہے بھائی جان
اچھا اور بتائیے نا نام ہی جان ا بو جان کا سوستھ کیسا ہے بھ جان
اممی جان ابو جان کہ بہت اچھا سواست ہے بائی جان آپ کو بھائی جان بائک وہئی
جی بھائی جان ہم دو چ کا گاڑی چلا لیتے ہیں بھ جنا اچھے سے چلا لیتے
ا اس میں کتنا گیئر رہتا ہے بھائی جان
پانے والے میں رہتا ہے بھائی جان چار گیئر اور نیا والا جو نکلا ہے اس میں ایک آگے پہلے لگایا جاتا ہے اور چار پیچھے رہتا ہے پانچ گیئر رہتے ہیں بھائی جن
نہیں بلا گاڑی ہے کا نام ہے بھ جان
نیا گاڑی والا پلیٹینم ہو گیا بلیٹ ہو گیا آ پاچ ہی ہو گیا ہے یہ جب ہو گیا
ہوں اب کو تو بہت پتاہ ہے
جی بھ
بھائی جان میرے کو ایک فون خریدنا تھا تھوڑا بتا سکتے ہیں کون سا اچھا رہے گا بھائی جان
فون خریدنا ہے تو بھائی جان اگر اچھا فون لینا ہے تو بیس ہزار بیس ہزار کا فون لیجے اور بیس ہزار تک ہو جائے گا بھائی جان
ہاں یہ تو ہم یہ بھی سوچے بیس ہزار سے مطلب بجٹ بیس اکیس بائیس تئیس لاسٹ
ا بھائی جان اوپو اوپو یہ سب نہیں لیجیے بھائی جان آپ لینا ہوگا تو ریڈمی کا لے لیجیے بہت اچھا فون ہوتا ہے بھائی جان
مطلب سب سے اچھا اچھا کون سا رہتا ہے
سب سے اچھا بھ جن تو ہم کو لگتا ل ہے ریڈمی کا لگتا ہے اور بھائیجن لگتا ہے ہم کو اچھا لینا ہے تو ریئل می کا کمپنی کا لے لیجے بہت تین چلے گا بھجن کیا بتائے آپ سے مطلب آپ آپ حیران ہو جائیے گا بھائی ج جی بھ جان سیمسنگ کا تو ہم کو اتنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن ریڈمی اور یہ جو ہوتا ہے ریئل می یہ بہت اچھا لگتا کیا ب جے
ہ تو ابو جانائیں گے نا تو لیں گے
جی بھائی جان لی لیجے گا بھائی جان ریڈمی کا ریڈمی کا بہت لک بھی اچھا رہتا ہے اس کا دیکھنے سے اچھا بھی لگتا ہے اور ٹکاؤ بھی ہوتا ہے بھجن
سالوں سے چلا رہے فور جی فون ہے فائیو جی بھی نہیں
جی تو آپ خرید کتنے لگے گا تو ہم سے سمپرک کیجیے گا بھائییا
ہاں کر ہی دیں گے تو سمپرک کریں گے بھائی جان
ہ جی چلیے بھائی جان آپ سے بات ہاں بھائی جان کھانا وانا کھا لیے چلیے آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی امزان بو جان کو میرا سلام کریے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ بھائی جان ہیلو کاٹ نا یار